ہاں جی
وعلیکم السلام ٹھیک ہو میں ایکچولی قران ہاں
ہاں اچھا سے
کیا کر رہے ہو ابھی
بس بیٹھا ہوں
صحت ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے
آپ کو کیوں ویسٹ ہوتی ہے کالس
پتہ نہیں کال کیوں اس کو کال کرتے تو اس کو اٹھتی نہیں ہے کال اس کو دو تین کال ہو گیے ویسٹ
نہیں پتا نہیں کیا بات ہے اس کو
پتہ نہیں کون سا اس کو ہوگا ہوگا نا ادھر کا ٹاسک چالو تب آئے گا سم اس کو کب تک ہو جائے گا
مجھے نہیں پتہ ہم نے تو اس سے پہلے نمبرز دیے ہمیں بھی نہیں آئے ابھی
ہ
کیا پتہ ہاں لگتے ہیں
اچھا ٹھیک
اور کام پہ گیے تھے آج
ہاں گیا تھا
واں ہوگیا وہ پانی وانی کا مسلہ حل
ہ تھوڑا بہت ہو گیا تھوڑا بہت تھوڑا بہت ہو گیا
اور
بس دعا
کیا کررہے ہو ابھی
بس بیٹھا ہوں ابھی گھر پہ ہی
آپ کہیں گئے تھے نا شاید ابھی
برزولا گیا تھا
کیوں خیریت تھی
تھوڑی د اس کو پین تھی بیک پین
اچھا ٹھیک پھر دیکھا وہاں ڈاکٹر نے
ہاں دیکھا ا ادھر تو ایمرجنسی میں خاص کچھ نہیں ہے او پی ڈی میں جانا ہوتا وہ تو چھوٹے بچے اسٹوڈنٹ تھے
پھر کیا کیا
پھر کچھ نہیں ادھر سے آئے پھر واپسی ہی تھوڑا دوائی دیا درد تو بس اور وہی ایک دو ٹیبلیٹ لایا تو بس پھر آیا واپس گھر ہی ادھر گیا ضایا ہی جان
اچھا ٹھیک اب لائی د وائی شوائی کچھ
ہاں دوائی لائی
اس کو کیا پرابلم تھی
اس کو بیک پین میں تھوڑا درد ہے
آپ نے کی شاعرہ کے ساتھ کوئی کال آج
ہاں دو تین کال کی اس کے ساتھ
بسما کے ساتھ کی
ایک کال کی اس کے ساتھ
اچھا ٹھیک آپ نے کرنے سے زیادہ کچھ ویسٹ کالس کی ہیں
ہاں دو تین چار کال ہو گئے ویسٹ
ویسٹ مت کرو کالز
اب میں کرتا ہوں تو کال جاتا ہے تو اس کو فون ہی نہیں اٹھتا ہے پتا نہیں کون سا پرابلم ہے اس کو وہ کال کیوں نہیں اٹھتی ہے
کیا پتا ایک کال جب نہیں اٹھی پھر مت بار بار
میں نے سوچا ہم کوئی سگنل وگنل پربلم ہے مگر مجھے تو لگتا ہے ایسی پرابلم ہے ادھر سے اس کو پرابلم ہے کچھ
میں نے بولا تھا صبح روبی کو اس نے بولا تھا پہلے بولا ٹھیک ہے ہو جائے گی کال اب ایسی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیا پرابلم ہو سکتی ہے ایسے
پتہ نہیں کال کیوں نہیں اٹھتی ہے اس کو کیا پت ہے کا تونےچ کو کون سی پرابلم اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے میں نے دن میں دو تین بار اس کو کام کی پتہ نہیں کون سکتا اب کیا کریں گے ہو جائے گا ٹھیک ہو
وہاں ہو گیا آپ کے مارکیٹ میں پانی وانی سب صاف
ہاں جچچ
پانی وانی نکلا مارکیٹ سے
تھوڑا بہت نکلا تھوڑا بہت
اچھا آپ لوگوں نے ب مجھے تھوڑا سر میں درد تھا آپ لوگوں نے بولا تھا ہمیں موٹرس لگائے
موٹر تو لگا کے تھے نا اس میں نکلا پورا پانی مت نکلتا ہے اس سے جو اس میں جب پانی ہوتا ہے زیادہ تبھی پانی اٹھ نکلتا ہے اس سے زیادہ پانی ہوتا ہے نا سنگد جیسا پانی وہی موٹر نکل نکالتا ہے جو نیچے رہتا ہے نا نیچے پتلا پانی
اچھا
وہ خود نکالنا پڑتا ہے اس میں پائپ میں وہ پریشر نہیں پکڑتا ہے اس میں پانی زیادہ ہونا چاہیے تبھی موٹر سے پانی نکلتا ہے جو زیادہ پانی تھا توا وہ نک گیا آب نیچے نیچے پانی ہے تو وہ خود بالٹین بالٹین سے نکال ہے اس کو موٹر ووٹر نہیں لگے گا
اللہ بارش بند ہی کرنا چاہیے ورنہ اور اور جمع ہو جائے گی
اور کیا
کیا ہی کر سکتے ہیں
ہاں اور کیا آپ کس میں گئے پھر ہاسپٹل ادھر سے
میں گئی گاڑی میں ٹاٹا گاڑی میں پارم پورہ تک
ٹھیک
پھر گئی وہاں سے اس کے ساتھ
بس ٹھیک پھر کتنے بجے آ یے واپس
آئے ہاسپٹل میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی ہم پھر اعجاز بھائیا سے ملنا تھا اس لیے ٹائم لگا ہاسپٹل سے ہم ج وہ ہمیں ملا خانیار میں اس نے بولا میں خانیار میں ہوں ادھر آ جاؤ
اچھا
ہاں
پھر کیا بولا اس نے
وہ کیا بولتا ہے بچارا وہ بولتا ہے میں پریشانی ہی ہوتا ہوں اس مسئلے سے کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ
اب کیا بولا اس نے فردر کیا کرنا ہے ان کو
ابھی میں اس کو فون کروں گی نا نو بجے اس نے بولا مجھے فون کرنا
وہ کیھدر وہ بھی عالی مسجد میں رہتا ہے ادھر عید گاہ میں
نہیں نہیں وہ شاید چھتا بل میں رہتا ہے
ادھر کیسے پتا ہے اس کو وہ بیچ میں یہ کرتے لڑائی کھوگی خان کے ساتھ وہ کیا کام وام کرتا ہے ارھر
شاید اس کا ہے نا شاید ادھر آفس کچھ دودھ کا شاید مجھے پتا تھا پہلے وہ عالی مسجد ہی رہتا تھا کہ اس نے بولا میرے کو پھر مجھے شاید چھتابل میں ڈراپ کرنا میں نے بولا آپ وہی رہ میں نے بولا کی بولا میں گھر کی طرح جاؤں گا اس پر رہتا ہے نا چھتا بل میں وہ
پاپا نے بولا نا پرسو وہ رہتا ہے چھتابل میں
اچھا پھر چھتہ بل اس کو پھر آفس ہے وہ دودھ کا آفس ہے اس کو ادھر
شاید ہاں وہ ارشید بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہے
ہاں ہاں ارشد یہ شاید مینیجر ہے یہ دیکھتا ہے کہاں کہاں گیا ارشد لوڈ کیریئرس میں بیجتا ہے ہاں
جو وہ پرسو تھا ادھر وہ ہی
ہاں وہی ارشد
اچھا ٹھیک یہ کیا لگتا ہے کچھ آپ کے سسرال والے کو اعجاز
نہیں
پھر بھی جان پہچان ہے ان کے ساتھ اس کو کچھ
یہ جانتا ہے ان کو
پہلے سے ہی
مجھے نہیں پورا پتہ ہے اعجاز بھیا اب مت ارشد کو اچھے سے جانتا ہوگا تو اسی وجہ سے مت کہ یہ پہلے سے جانتا ہے مجھے نہیں پتا ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
یہ اب ادھر بمنا طبیل کے پاس رہتا ہے پورا پتہ ہے مجھے ہاں ادھر اس سے بولا پاپا نے ادھر طبیل چھتہ بل میں نہیں رہتا ہے طبیل میں رہتا ہے
اچھا ہاں
ہاں یہ ان کا یہ اس کو پتہ ہے نا سب کچھ ان کا کیا کرتا ہے وہ یہ کیا کرتا ہے فاروق کیا کرتا ہے اس وجہ سے اس کو پتہ ہوگی کہ شاید اس کو ادھر سے کوئی آفس وافس دکان وکان مت ہوگا ورنہ کیسے پتاہ ہوگا اس کو
اس اس کا آفس ہے وہاں
شاید مجھے پتا ہے شاید وہی ہوگا وہی
ہاں اس کو آفس ہے وہاں
اور اب کیسی طبیعت ہے آئزل کی
اس کو لوز موشن د بہت دی ہے اس کو داوئی
اچھا اب ہو گئی فرق اس کو کچھ
ابھی بچاریے کو ایک ہی وائل دے دی
ہ وہ ایک گندے چیز منہ میں ڈالتی ہے نا اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو
ہاں اور اس کو جب بھی بب کن کنڑر جوئے دیتا ہے نا اس کو کنڈر جوئے سیوٹ نہیں ہوتا ہے وہ ایک کے بدلے دو کھاتی ہے اس کے اگلے ہی دن مجھے اس کو وائلس دینی پڑتی ہے
ہاں یہ باہر کی چیز اس کو نہیں دینی چاہیے وہ بند کرنا چاہیے اس کو
وہ تھوڑی مانتی ہے آپ کو پتہ ہے نا وہ بہت تیز اور شرارتی ہے
ہوں پھر پھر کتنے کتنے ٹائم تک اعجاز بھائی کے ساتھ بات کرتے تھے
پھر لگ بگ ایک گھنٹہ تھے اس کے ساتھ
اچھا ٹھیک
ہاں
چلو اللہ تعالی اب جب یہ جلدی یہ مسلہ بھی ٹھیک کرے
آ ویٹ
ہو تو
آپ کو ہو گئی آیز میں کچھ فرق
ہاں تھوڑا بہت تو فرق ہے تھوڑا بہت
اب کل سے کام پہ جانا ہے
ہاں ان شاء اللہ جائے گے کل سے
جلالا موسم صاف ہی رکھے
ہاں اور کیا اور ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہو اور آپ ٹھیک ہو
ہاں بس شکر اللہ ہاں چائے پی گھر میں سب ٹھیک ہے
گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو
ابھی بیٹھا ہو ادھر ہ
گھر ائے اپ
ہاں گھر ایا ہوں
کرد ہے
اور ٹھیک ہو
ہاں
صحت ٹھیک ہے
سر میں تھوڑا درد ہیں مجھ کو
اچا دوائی ووائی نہیں لائی
اپ بھی کھاؤں گی
ٹھیک ہے اور بارش بھی اب بند ہونی چاہیے جلدی ہی
اب تھوڑی مجھے لگتا ہو رہی ہے ابھی بارش
ہاں وہ گئی ا اسٹاٹ
کتنی ہوگئی آپ کو یہ ٹائم
ٹین تھرٹی ایٹ
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ بائے بائے